بھائی جا بولیے نا بائیا جان کیسے یاد کیے سب ٹھیک ہے
بس یہی کھانا وانا کھا کر ٹل رہے تھے ٹہل رہے تھے تو سوچے آپ سے تھوڑا بات کر لے
جی بھائی جان سب خریت تھے بھائی جان
ہاں بھائی جان سب خیریت ہے
کہ آپ کے امی جاانبوجھ جان کے تبعت خرییے تھا
ہاں بھائی جان سب خیریت ہے آپ کے امی اور ابو کا سب
جی بھائی جان ہمارے ابو اور ابو جان سب کھ رہیے تھے ویسے کھانا کیا کھا ہے بھائی جان
کھانا نہیں کھائیں گ چکن چاول سلاد سلاد میں کھائے ہیں وہ کھیرا تھا گاجر تھا چکندر تھا مولی تھا یہی سب ہرا مرچ نیمبو
اچھا بھائی جان ہم تو کھائے بھائی ج ا چاول کھ ہے مچھلی کھائے ہے دال کھائے ہے اس کے بعد جلیبی کھائے ہے اس کے بعد سلاد میں کھا ہے بھائی جان آم کا سلاد تھا اور اس کے بعد نیمبو کا سلاد تھا کہ سیو کا سلاد تھا بھائی جان یہی سب تھا
کا بھی پرسنگ نہیں
کیا ہوا بھائی ہاں بھائی جان سب ٹھیک چل رہا ہے آپ کا سب ٹھیک چل رہا ہے بھائی جان سب خیریت ہیں
ہاں سب کلے تھے بھائی جان
پڑھائی کرتے بھائی جان
پڑھائی تو دن میں ہم تین سے چار گھنٹے کرتے ہیں اور رات میں دو اھائی گھنٹے
وہ پورا میں ل کے قریب سات گھنٹہ کرتے ن بائی جن آپ
ہاں بھائی جان
ہم بھی دن میں ہم بھائی جان دن میں قریب تین گھٹہ پڑھائی کرتے ہیں اور رات میں قریب چودہ گھنٹہ پڑھائی کرتے ٹوٹل ملا کے سترہ گھنٹہ پڑھائی کرتے
چلیے ب بہت اچھی بات ہے
اور بھائی جان بارش ہوا ہے ادھر
نہیں بائی جان تو نہیں ہوا پہلے ا کچھ دن پہلے ہوئی تھی اب ادھر نہیں ہوئی ہے
او بھائی جان میرے طرف آج بارش بھی ہوا ہے بھائی جان کافی بارش ہوا ہے پتھر گرا ہے پورا زمین پہ پانی لگا ہوا ہے بھائی جان سمجھے اور پورا مطلب کہ اسٹٹ ر جو رہ لگتی ہے نا وہ سب بند ہے بھائی جان تار بھی ٹوٹ کے گر گئے ہے پورا بجلی کٹ گئی ہے بھائی جان چودودہ گو پیڑ گر گیا ہے بھائی جان کیا کرے سمجھ ہی نہیں آ رہا بہت بڑا اپ سپدہ آ گیا ہے بھائی جان بارش سے ہاں مار طور
اللہ کا نام لیجیے سب صحیح ہو جائے گا
جی بھای جان پورا مطلب کہ ادھا پیر تک بارش ہو گیا ہے بھای جان اتنا زیادہ بارش ہوا ہے اور اوپر سے تو بھای جان پورا گھر میں ساپ ا جا رہے مگرمچھ ا جا رہے ہے بھای جان ایک تو مگرمچھ کا بچہ بھی ملا ہے بھای جان بارش میں
چلیے کچھ نقصان تو نہیں نا کیا ہے
نہیں بھای جان مگرمچھ کو تو دو بندے آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ اسے بورا میں کس کے لے گیا کوی دققت نہیں ہے بھای جان
چلیے اچھی بات ہے
ٹاور گر گیا ہے بھائی جان گھر پہ ایک تو میرے سر پہ گر گیا تھا بھائی جان
آپ کے امی ابو کو کچھ نہیں نہ ہوا ہے
بلکل ٹھیک
ہاں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بھلے کچھ ہو جائے
جی بھائی جان وہ تو ہے اور بھائی جان ایک پول گر گیا تھا بھائی جان ایک میرے دوست کے شریر پہ
چلیے وہ تو ابھی آئی سی یو میں ہوگا
نہیں بھائی جان ائی سی یو میں نہیں اس کو مطلب کہ یہیں پہ گاوں کے ڈاکٹر سے دکھا دیے ہیں وہ اس کو تھوڑا پ ٹی باندھ کے بول دیا ٹھیک ہو جائے گا چار دن میں بول رہا تھا کہ زیادہ کھیلتا کودتا ہے نہ اسی کارن یہ سب ہوا
ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اسی وقت اس کا ڈیتھ ہو گیا مر گیا
نہیں بھائی جان وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے انشاء اللہ کچھ نہیں بس اس کا جو پول گرا تھا نہ بھائی جان تو وہ کھیل رہا تھا تو اس کے پیر پہ گر گیا بھائی جان ٹھیک ہے اور پیٹ پہ گر گیا تو پیٹ تو ٹھیک ہے بھائی جان پیٹ تھوڑا پچک گیا تھا تھوڑا زیادہ موٹا تھا تو اور پیر تھوڑا ٹھیک ہو گیا پیر ٹوٹ گیا تھا بھائی جان تو پیر تو جوڑ دیا ہے اور پیٹ میں ایک ہڈی ٹوٹا تھا بھائی جان تو اسے مطلب کہ ڈاکٹر نے پلاسٹر کر دیا گاؤں کے ڈاکٹر نہیں کر دیا بولا کہ شہر لے جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ہے نا ہم خود کر دیں گے تو وہی کیا بھائی جن
چلیے اچھی بات ہے آپ کو کچھ نہیں ن ہوا ہے بھائی جان
نہیں بھائی جان میرے بھی شریر پہ ایک پیڑ گر گیا تھا بھائی جان ہم ب کچھ گ ہے بھائی جا
چلی اللہ کا شکر ہے جو آپ بچ گئے
ہم ا میرے پہ بس وہ پیڑ گرا ہے تو ہم بچا لیے بھائی جان بس ایک ڈالی لگا تھا تو وہی تھوڑا سا دماغ کے جگہ خروچ آ گیا ہے بھائی جان اس لیے دماغ بہت درد کر رہا ہے اور کئی لوگ پریشان کرتے ہیں تو اس کن اور تھوڑا درد ہو جاتا ہے بھائی جان
س ٹھیک
اور بتائیے بھائی جان آپ کی طرف یہ سب آدہ نہیں آیا ہے
نہیں بھائی جان ہمارے یہ سب یہاں ٹھیک ہے
پتاہ نہیں بائی ج شاید ہمارے طرف ہی آیا ہے بھائی جان ہماراری جو گلی ہے نا اتنا ب انڈر ساید ہمارے ہی گلی میں آیا ہے بھائی جان مطلب کہ آدھا پیر تک بارش کا پانی ہے دو چار پول گر گئے بھائی جان چودہ گو پیڑ گر گیا ہے تیرہ گو گھر گر گیا ہے یہ سب شاید ہم ہی کے طرف ہوا ہے کیوںک ادھر پیڑ پودا کافی تھا نا بھائی جان
اللہق ہے تو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا ہے
جی بھائی جان دقت نہیں ہو ہمارے سے تھوڑا دور ہی ہے اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ اگلی بار آپ ہی کے گھر تر گرے ہے سب اور بتائیے بھائی جان ادھر پٹااکا بج رہا ہے کیا نگاہ ہے کیا ادھر
پتاہ نہیں بھائی بھائی جان اتنا معلوم ہی نہیں ہے
ویسے بھائی جان اس بار آپ کیا کیجیے گا اس بار بقرید میں بھائی جان کدھر بنانے کا سوچ رہے ہیں
اس بار بکرعید میں تو سوچ ہے آپ ہی لوگ کے ساتھ منایا جائے امی ابو کے ساتھ
مت بنائے بھائی جان ہمارے ساتھ پرکرت آدا آئی ہوئی ہے اور ہم لوگ کافی وست ہے بھائی جان ادھر آئیے گا تو پھر آپ ہی کو کافی دقت ہوگی کئی بال ن جے آ پائی آئے اور کہئی ایک پول گر گیا بھائی جان یا آپ آئے کہیں پیڑ گر گیا بھائی جان تو کافی دقت ہو جائے گی اس لیے آپ مت آئیے گا بھائی جان سمجھے اور ادھر تو اور ادھر کے پانی میں تو مگر مچ بھی آ گیا ہے بھائی جان اگر آپ آیا اور مگر مچھ کاٹ لیا تو تو آپ کی امی جان بولے گی کہ مگر مت سے کٹوا کے آ گیا
چلیے کوئی بات نہیں امی ابو کے ساتھ ہی منا لیں گے
بھائی جان تو گاؤں ہی مت چاہیے گاؤں میں یہ سارے پراکرتک اپدائے ہوئے ہے کل آپ کے گلی میں بھی آ جائیں گے اس لیے آپ کو گاؤں ہی نہیں آتا شہر میں ہی بنانا چاہیے بھائی جان کیکہ ابھی ہم کو مٹی ہی سب گلا ہوا ہے بھائی جان تو گاؤں والے کیا کھیر پ پودے کافی لگا رہے ہیں بول رہے ب لو بارش ہوگی تو پیڑ پودا بچائے گا پراکرتد سے پیڑ پودا بچائے گا تو انہوں نے قریب ڈیڑھ لاکھ کے قریب پیڑ پودا تو لگا دیا ہے ہمیں بھی لے جاتے بھائی جان روز تو لگوانی ہم لگا بھی دیتے ہیں بھائی جان
کام کر رہے ہیں آپ
بھائی جان اچھا کام کہاں کر رہے دیکھ رہے کہ پورا گھر کے آگے پانیانی لگ گیا ہے پانی میں مگر مچھ ہے مگر مچھ پانی میں ہے تو ڈر لگ رہا ہے بھائی جان یہ کہیے ابھی تو ہم باہر ہی ٹہل رہے پانی کے اندر ہی نہیں کہ مگرمچھ ہم کو کاٹ نہ لے۔
چلیے اور بتائیے۔
ہاں ہاں بھائی جان وہ لوگ۔ پھر ٹھیک ہے وہ لوگ بھی پریشان ہے اتنے پراکرتک اپدا سے آپ بتائیے نا بھائی جان کہیں گھومنا ہے کہ نہیں۔
گھومنا ہے نا ہمیں یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ آپ کے ساتھ کہیں گھومنے چلے جائیں۔
جی بھائی جان ہم لوگ تو یہاں سے اب جائیں گے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا پہاڑی والا علاقہ دارجلنگ جائیں گے بھائی جان دس مہینہ رہ کے پھر کیرلا جائیں گے وہاں پہ بارہ مہینہ رہنا ہے بھائی جان اس کے بعد پھر امیریکہ جائیں گے۔ کہ۔ وہاں پہ تین مہینہ رہنا ہے پھر۔ ہم اور امی جان کے ساتھ استانبول گئے تھے وہاں پہ بارہ مہینہ رہنا ہے پھر تھوڑا ترکی جانا ہے وہاں پہ ڈیڑھ مہینہ رہنا ہے اتنا سب گھوم گھام کے پھر کوریا جا کے۔ کے رہنا ہے بھائی جان دو مہینہ اور جاپان جا کے پندرہ دن پھر ممبئی آ جانا ہے اور پھر گڑگاؤں میں شفٹ ہو جانا ہے بھائی جان۔
چلیے کافی لمبا کافی لمبا آپ سوچے ہیں۔
ہاں بھائی جان قریب چھ سات سال۔ کا تھوڑا گھومنے کا لیے ہے بھائی جان کی تھوڑا چھ سات سال میں تھوڑا دنیا کے عجیب عجیب دیسوں سے ملے عجیب عجیب دیشوں کے لوگوں سے ملے ان کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرے بھائی جان کہ آپ لوگ کو بتائیں گے۔ کہانی سنائیں گے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو جا نہیں سکتے تو ہم ہی آپ کو بتا دیں گے بھائی جان۔
چلیے اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی بتایے گا۔
جی بھائی جان آپ کو ہم بالکل بتائیں گے آپ کو ہم وہاں سے آپ کو کال کر کر کے ویڈیو پہ دکھائیں گے کہ دیکھیے یہاں پہ ایسا یہ ہوتا ہے تاج محل کے اندر یہ ہوتا ہے تاج محل ایسا ہوتا ہے کطب منار اس طرح ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کیا آپ بھائی جان کیا آپ گول گھر گھومے ہیں۔
نہیں بھائی جان پٹنہ تو کافی بار گئے ہیں لیکن گول گھر گھمی نہیں ہیں۔
کیوں بھائی جان کیوں نہیں گھومے کیا آپ ان کے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے کیا۔
نہیں بھائی جان اتنا تو نہیں جانتے لیکن گول گھر دیکھے گھومے نہیں ہیں۔
کوئی بات نہیں بھائی جان آپ میرے ساتھ چلیے گا نا بھائی جان ہم آپ کو اچھے سے گھما دیں گے۔ ویسے بھائی جان آپ کو تکولا پسندہیں۔
پسند ہے لیکن تھوڑا ماترا میں کھاتے ہیں۔
زیادہ ماترا میں نہیں کھاتے ہو کیا بھایی جان۔
نہیں بھائی جان اس کا چٹنی کھاتے ہیں مطلب پیس کر۔
چلیے بھائی جان اچھی بات ہے ٹکولا کھانے سے بھائی جان تھوڑی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے اور پاچن تنتر بھی کمزور ہوتا ہے مت کھائیے گا بھائی جان۔ آولہ کائیے گا تو بولیے بھائی۔ ادھر میرے گھر کے سامنے ایک پیڑ ہے وہ ابھی تک کھڑا ہے اس پہ کافی اولا لگے ہوئے ہے بھائی جان۔
ہاں ضرور کھائیں گے کل آئیں گے تو۔
ہاں بھجان آولا کا اچار کھائیے گا۔
ہاں بھائی جان ضرور ہاں۔
ویسے گھر پہ آپ کے کیا کیا چیز کا اچار بناہے بھائی جان۔
ہمارے گھر پہ تو تو صرف آم کا ہی اچار لگا ہے۔
چلیے بھائی جان بہت بہت شکریہ بھائی جان ادھر پراکرتک اپدا سے لوگ پریشان ہیں بھائی جان اس لیے اپنے امی ابو جان کا خیال رکھیے گا ادھر آپ کے طرف گرمی سے آپ پریشان ہیں بھائی جان تو گرمی میں کم نکلیے گا بھائی جان اور۔ اگر گرمی زیادہ ہوگی تو چھاتا اور گلوکوچ لے کے نکلیے گا ٹھیک ہے بھائی جان اور اممی ابو جان کو۔ میرے طلف سے سلام۔ کر دیجیے گا اگر میرے بارے میں پوچھے تو اللہ حافظ۔
اللہ حافظ بھائی جان۔
کاٹیے بھائی جان۔